ہلو
ہیلو کیسے ہو اپ
میں ٹھیک آپ بتائے
جی سب ٹھیک اور بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں
جی جی سب بڑھیا آپ کے گھر سب ٹھیک
جی سب مطلب م
کھانا وغیرہ ہوا
جی ہو گیا آپ کا ہو گیا
جی جی ہو گیا اور موسم کیسے آپتے ادھر
یہاں تو بارش ہو رہی ہے
ارے واہ ہمارے سائڈ بارش نہیں ہو رہی ہمارے سائڈ بھیج دو بارش ہے
جی جی ضرور بھیج دیں گے آپ کہاں سے ہو
جی ہم پنجاب کی والی سائڈ سے آپ
اوکے میں جے این کے سے ہوں
کدھر سے
کشمیر سے جے این کے
اچھا اچھا وہاں تو بارش ہوتی ہے اف کورس وہاں تو کیا ہے کیا ن وہاں کا تو
جی یہاں پہ تو بہت ہی پیارا موسم ہے
نہیں نہیں ہمارے تو تو سورج ہی بس سیٹ پہ چڑلاا رہتا ہے ہر ٹائم
اچھا
جی آپ کو ادھر تو اچھا ہے ایٹ لیسٹ بارش تو ہو جاتی ہے موسم بھی ٹھیک ٹھاک مطلب اتنی گرمی نہیں ہوتی ہوگی
نہیں نہیں ابھی تو نہیں ہے اپنی گھر میں
ہمارے سائڈ تو بہت گرم ہمارے سائڈ اتنا اتنا اتنی گرمی ہے نا اگر چھت والا پنکھا چل رہا ہے نا صرف تو اس میں آپ بیٹھ نہیں سکتے بنا اے سی بنا کولر کے اتنی گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے
ہاں وہ تو ہے پھر اگر دو منٹ کے لیے بھی لائٹ چلے جائے تو پھر تو مر جائے گا انسان
ارے بہت گرمی ہے حقیقت میں اتنی گرمی ہے نا مطلب اگر آپ نہا کے کچن میں کام کرنے جا رہے ہو نا کھانا بنا رہے ہو پھر باہر آیا پورا پسچم سے لت پت ہو کے باہر آنے والے اتنی گرمی ہے ہمارے سائڈ
ہاں ہاں وہ تو پھر کیسے رہتے ہوں گے آپ لوگ
بس گزارا کرنا پڑتا کیا کر سکتے ہیں اب گرمی ہے ہیت نہیں بہت زیاد کررد میں مارا ساہت تو ا اس ائم تو پہای والے علاقے اچھے رہتے جس کشمیر ہے اور جموں والے سائڈ ہو گیا اور دوسرے پا اتراکھنڈ سائڈ نا وہ علاقے اچھے رہتے ہیں لنس ٹائم تو
جموں میں بھی کافی زیادہ گرمی ہے اس ٹائم مطلب ابھی فورٹی فائیو ڈگری فورٹی ڈگری اتنا تو چل رہا ہے ابھی
اچھا ہمارے سائڈ بکس بہت گرمی ہے اور بتاؤں آنا کتنا گرمی نہیں رہتا ہوگا
ہاں یہاں پہ تو بہت اچھا موس رہتا
چلو تو اچھی بات ہے آپ کو تھڑا اچھاوسم رہتا ہے چلو کوئی تو خوش ہے گرمی میں
گرمی میں اچھا رہتا ہے تو سردیوں میں تو اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے پھر تو رہ نہیں سکتا بندہ یہاں پہ
بالکل اچھا اچھا تو پھر آپ مطلب میں نے سنا ہے نا کئی کئی لوگ ایسے رہتے ہیں مجھے نام نہیں پتا اس سٹی کا وہ اس سائڈ ہی ہے سٹی مطلب جیسے چھ مہینے وہاں رہتے ہیں اور پھر چھ مہینے بعد ن جموں میں آ جاتے ہیں
ہاں نہیں چھ مہینے نہیں مطلب ایسے سردیوں میں صرف دسمبر جنوری فروری کے لیے جموں آ جاتے ہیں جی میں تو جموں ہی رہتی ہوں لیکن ایسے پڑھنے کے لیے آئی ہوں یہاں پ کشمیر تو
اچھا اچھا آپ پڑھتے ہو
جی
ہماری بھی مطلب سسٹر رہتی ہے نا وہ بتا رہی تھی کہ جیسے کچھ لوگ نا یہاں پر رہتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم بعدا پھر وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں سردیوں میں کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہہ دییتی کہ ن ویسے بولتی ہیں کہ ی کہ نکے پانی بھی آ رہا ہوگا نا تو ٹنکی کا پانی جو ہوگ نا وہ بھی برف بن کے آتا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاںاں ہم اس کو بولتے چلی کلان مطلب ان مہنے کو بولتے ہیں جس ٹائم یہ ہوتا ہے ہم اس کو بولتے چلیے کلاں تب تو کوئی نہیں رہ پاتا یہاں پہ اور سب چیزیں گھر کے اندر ہی رکھنی پڑتی ہے کیونکہ باہر نہیں نکل سکتا بندہ
ہاں وہ بتا رہی تھی کہی مطلب وہاں پہ رستے مطلب گھروں کے اوپر برفے جم جاتے ہے اور گیٹ اگر بند ہے تو وہاں جائے گی اگر کار ہے تو وہاں پر اب سم جائے گی اور ٹنکی پانی ہے گ وہ آتا ہی نہیں کہ وہ جم جاتا ہے ٹھنڈ کے کارن
ہاں یہاں پہ تو بہت زیادہ ٹھنڈ تو بہت زیادہ پڑتی ہے گرمیاں اتنی نہیں ہوتی ہیں بس گرمیاں ہوں گی لیکن تھوڑی بہت ہوںی وہ بھی سٹی والے ایریا میں جہاں پہ ہم رہے ہیں اب تو وہاں پہ تھوڑی بہت گرمی ہوگی ابھی تو نہیں ہے لیکن ایسے ہوگی اگل مہینے ہوں گی تھوڑی بہت گرمیاں پر
اپر کشمیر ہوگا وہاں نہیں ہوتی ہوگی گرمی
کہ وہاں پہ تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ تو سب ایک ہی جیسا لگتا ہے ٹھنڈی لگتی ہے وہاں پہ تو
اچھا تو مطلب وہاں کا پیدا اچھا ہے پھر تو مطلب گھومنے جانا اے کشمیر کررمی ہووں میں ہم پلاننگ کرتے ہی رہ جاتے ہیں نہیں ہم پلاننگ کرتے ہی رہ جاتے ہیں ہر بار پللسل ہو جاتا ہے ہمارا
تو میں نے یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی پھر تو آنے ہوا
اچھی بات پھر تو گھومنے جاتے جاتتے ہو گے آپ کو
یہ گ س بٹ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہو تو پھر نہیں ہوتے میرے سب سے نا کرا پنڈ ب نڈو نہ تو پھر تو ایسا کچھ پروابلم جھیلنی پڑتی نہیں ہے جہاں پھر پیسہ بولتا ہے وہاں تو انسان نہیں بول پاتا
صحیح بولا آپ نے ود دیی لنگ
ہاں ہاں ج شولگ سحی بات ہے ہاں صحی کام نے اس کے بع سمجھ گیا مجھے بولتا ہے کہ پارٹیاں کرتا ہے وہاں لڑکی ی کے سات تو اس کی وائف بولتی ہیں اوک بیا سے کیسے ہوک ہو سکتا ہے
ہر روز الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ
ہ کہتا ہے ایک لڑکی تھوڑی نا ہے روز نئی نئی تو آتی ہے ارے نئی نہیںئی آتی ہے گرب کی بات تھوڑی ہے نئی لڑکی گپ کوٹی کرتا ہے وہ پتا نہیں وہ کیسے رہ لیتی وہ اتنی چل بھیی ہے وہ اتنی چل پتہ نہیں کیس انی چل بھیی رہ لیتی ہے ہماری اتنا تو
ارے اس کو چالیس کلو کا سونا ملا ہے بھائی
کس کلو سوونم ل لے گا ن کبھی بھی بت کیسے رہ لیتی اور وہ گد سے کیا اتنے پراؤڈ سے بولتی ہے میرا ہسبینڈ الگ الگ لیے کم ہے
سی بلا
خراب ہو ج
ہمارے تو اگر مس کال بھی آ جائے گی کسی کی تو ہم تو لڑائ کرنے لگ جائ کسی کی پوسٹ بھی لائک کرتی تو اس کی جان بچ
ہاں ٹھیک کون مل کیسے گئی لائک بھی کیسی ہو گیا ہاں لائک کیسی ہو گیا چلو مل بھی لگی تو انگوٹا کا لگیا آئی ڈی بھی کیسی مل گئی ہاں اور آئی ڈی بھی کیسی مل گئی ایک پہ ہو تو ٹھیک ہے دو تین پہ ہوتے
مطلب پجاڈ چک ہوئی ہے
اس کی تو بڈ بچ جائے گی
بالکل وہ کہ وہ اتنا رییکس رہتی ہے نا پتا نہیں کیسے ریس رہ جتی ہے انوں نے تجسوی کا بھی جینارا وہ بھی سوچے کہاں پہ آی ریبیحی تھی میں
ہ
میں تو انڈیا میں ٹھیک تھی بھائی
وہی تو کہتی انڈیا میں ٹھیک تھی بھائی یہ کیس لوگ ہیں اوپر سے اتنا ریلیکس بھی رہتے ہیں بھائی اتنا ریکس کیسے رہ رہتی ہے وہ لیڈیز سج نہیں آتا مجھے تو وہ توے کہتے ہمارے اگر پتا ہےا مڈل کلاس فیملی ہوگیا تو اگر ایسا کانڈ کو مڈل کلاس ہو اگر مطلب ایسے ہوتا نائی لوگ لڑکی کو زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہو کو کم کرتے ہیں تو وہ تو کیا بولیں گے ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں وہ مر جاتے
مرد جا تو اگر وہی کام عورت کرے تو
اور ہ کس کس نام سے سبوودت کیا جائے گا ایکسپلین نہیں کر سکتے
ا
بلا نے
کس کس نام سے ایکسپلین بتا ارے یہ ایسی ہوگی کی امی بھی ایسی ہوگی ارا س سب کھاندا نہیں ایسا ہوگا ال لڑک ک تو مججہ آتے ہے ریلیکس کوئی بات نہیں باہر منہ مار سکتا ہے وہ کتا ہے نا ہم انسان ہے اس اکل نہیں ہو اکل ہے
وہ کر سکتا ہے بھیا نا
تو وہ تو کہ ن وہ کتا ہے نا وہ انسان تھوڑی آم انسان ہے
جسے ب ت س ستر وال بریانی
ہاں ہاں صحی بات ہے لیکن پھر بھی تیس ستمبر تو لڑکی کی غلط تھی چلو بٹ نت کے ساتھ غلط ہو گیا ار وہ میرا فیوریٹ کامیڈیین تھا
ہاں
فیورٹ ہی ہیں اتنا بھی اس نے کچھ کہا بھی نہیں بیچارے نے وہ روک سکتا تھا اس نے روک کانیوز بات تھوا ہو گیا کنٹرومرسی
وہی ہے نا
اس کی آئی ڈی بھی سسپینڈ ہو گئی تھی اب تو واپس آ گیا آج فی الحال
ہوں
نے پوسٹ بھی کیا تھا سوری بول کے تو ہاں اس کی غلطی تھی کہیں نہ کہیں پر ٹھیک ہے اس نے اس وہ ایکسپٹ کر لیا اور کیا ہی چاہیے
ہاں صحی بات ہے اب سوری بول دیا اب کیا ہی کرے گا جان تھوڑی دے سکتا ہے اب جو اس کے منہ سے نل چکا وہ تھوی واپس آنے والا ہے اب
اور جس نے کرا ہے اس کی غلطی ہے نا اس کو وہ کرنا چاہیے اور ساتھ میں ایک لڑکی والا بھی تو ا رہا ہے لڑکی ہے وہ دیکھا تھا آپ نے اس کا اس کے بھی تو آ رہا ہے
اس کو پہلے اچھا خاصا فیم ملا بعد میں بیینٹھ بجے
کچھ نہیں بولا اس ٹائم بہت فیم ملا اس کو اور جیسے اس کا کانڈ ہوا نا اس کا گاڑ بھرا آ لے نہلے پہ دہلا
کانٹوور
ہاں سیح بات سب کے اکاؤنٹ وائرل ہوں گیا بس تے کا سوچ کے اچھا نہیں لگا بٹ ٹھیک ہے کیا کر سکتا ہیں واپس تو آئی گیا چلو ہم تو سوچتے کہ پنیت کا اچھا سا شو آنا چاہیے ہمارے شہر میں تو ہم دیکھنے جائیں بٹ وہ ہم کو کرتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کب کرے گا
وہاں تو جموں تو گیا تھا جموں گیا تھا تھا نا پتا نہیں جموں نے
پتا نہیں وہاں پہ کہاں آتے کوئی کم کم ہی لوگ آتے اتنا ہ یہاں تو یہاں بنا سنگر آتے ہیں نہ کوئی پنجاب والی سائڈ سحیح ہے مجھے
مجھے کشمیر پہاڑوں میں جانا ہے وہ بچارتے ک کیاے آ بولتی ہے مجھے گھر جانا ہے نا وہ مجھے پہاڑوں میں
آ جو آ جو ویلکم ویلکم
میں تو وہیں دفن جاؤا کوئی دقت نہیں ہے مجھے
ابھی جیسے ہاں وہ تو ہے اب بھی ہے برف مطب ایسےہای والے علاق
ہوں پتا وہلاگ رکھنا بہت اچھا ہے ایک دم شانت اور مطلب اتنا سکون ہے نا جب آگے کا ریلس بھی دیکھو ن من کرتا ہے کہ بس میں بس ایک کروڑ روپیہ اور میں یہاں سے جاؤں میں یہاں سے جاؤوں
کروڑا چ
مطلب خ کاش کوئی ابانی غط نمبر ڈائل کر دے اکاؤنٹ نمبر غط ہو جائے اور میرے بھی پیسے آ جائے تو میں کیا کروں گی
بھائی اڈاپٹ ہی کر ل ہمیں
اد آپ تو شکل دیک کے پل د ہیں ہماری توا وہی کرے گا تری پن کی ط کہ سوچتے غطی سے کبھی کسی نے بھی اکانٹ میں پیسے ڈال دیے کسی غلطی سے ایک نمبر غلط ہو گیا اگر اس نے ایک کروڑ روپئے ڈال دیے بس اس سم بلاک کر د گے پہلے اپنا
مت سمک کل ت ج بھائی واپس نہیں دینا
میں تو سم فاپ کر کے ٹرانسفر کر دوں گی کسی اور اکاؤنٹ میں ہؤ گے بھیا آئے ہی نہیں نمبر ٹوٹ گیا میرا وڑا سا ہوگا ینا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہم ہماری قسمت مڑی یہ بری قسمت ہوتی ہے نا وہ ہے ہماری قسمت ہے میں پات میرے ساتھ تو دے درے کانڈ ہو جاتا نا بس یہی والا کانڈ نہیں ہوتا پیسوں والے ہی چلے جاتے آتے نہیں ہے کسی کے پ
ویسے بڑے کڈئے ایسے کچ مطلب وسےچھ کام بڑانے والے کڈوں گ نا بن بات والے بہت ہوتے ہیں ایک کام کر رہی ہوں گی نا میں چاہتی ہوں کہ جیسے ابھی ریسینٹلی میں اپ کچھ کام کر رہی تھی میں پہ نہیں کچھ کر رہی تھی تو کاانچ کی بوٹل رکھی تھی ہاں میں نہ کھ کر رہی تھی تو میرا نی آرٹ والا بتا نا چھوٹے چھوٹے بہت سار ایپ سے ملتے ہیں وہ پارکل سے بوٹلس میں رکھے ہوئے تھ تو میں نے اپنا سامان نکال تھے میرا میں سے اور میں نے نا اس کو رکھا اس کے اندر ٹھیک ہے اور رات کو بارہ بجے میں میک اپ کر کے شوٹ کری اپنا
ہ ہوں
کو رکھا ا میں مطلب میک اپ وغیرہ نکال دیتیھی جیسے میں نے رکھا اس کے اندر وہ نیچے ج گری گیا آ کے اور سب ٹوٹ گئے سارے کے سارے
او
مجھے اتنا نہ تو میں ا میں روتی میں میک اپ نکل جاتا رو بھی نہت سکتی تھی